ہاں ارے نہیں میں ار میں تھوڑا بزی تھی اسی لیے
اچھا یہ کم ختم
ہاں مجھے نا بندے ایک کا ریزیوم تھا لیپ ٹاپ میں
اچھا
سے باند ہی تھا اس نے ابھی فون کیا کیا بولا کہ مجھے یہ جلدی سینڈ کرو میں سمجھ نہیں آتا میں کہاں سے بھیجوں مجھے شیئر کا آپشن ہی نہیں دکھا رہا تھا واٹس ایپ پہ ہاں ہاں بھیجا بھیجا
اچھا ٹھیک ہے
ہاں اور آپ نے پکا کا ساگ
ہاں میں نے پکایا ساگ
آپ کیا کر رہے ہو
اب میں یہ نا تھوڑا سا میٹ چڑھایا میں اس کو تھوڑا سا سب نا فرائی کروں گی کانگی اس کو
اب وہ ساری سبزیاں آتی ہے بنانے
ہاں لتا ہے وہ یوٹیوب سے دیکھ کے آتا ہے
اچھا ٹھیک ہے اچھی بات ہے مچھلیاں بنانی آتی ہیں
ورناہ کیا یا یہ کیا بولا
اورپ کیا کھاتی ہو مچھلی
میں نے اس کو کیا کیا
ہمیں ہمیں کام کرو جس دن جب ہم بنائیں گے نا کھچ میں نے واہا پھر ہم بنائیں گے نا فش اس دن میں آپ کے لیے رکھوں گی پھر اپ دیکھنا ہماری فش ہماری
جی میں کوئی بھی فش نہیں کھا سکتی
اپ کو پتہ ہے نہ بابا ہے نہ بابا
وہ بھی مت کھاتا ہے فش وغیرہ لیکن جب وہ ہمارے یہاں ہوتا ہے نہ ہمارے اگر فش بنی ہوتی ہے نہ
ہا ں
کل بھی نہیں پسند اصل میں اس کی وہ اسمیل ومیل مجھے وہی ہے وہ فوبیا جیسے ہو گیا ہے مجھے اس کا
رشتا
آپ کو پتہ ہاں آپ کو پتہ ہے امیرا کدل سے جس سائڈ سے فشز ہوتی ہے نہ میں کبھی اس سائڈ سے نہیں چلتی ہوں
ہمم
ہممم
یہ ہوتا ہے کسی کو
ٹھیک سب کیا وہ کا
ہاں مجھے مجھے کوئی بھی مچھلیاں مجھے اچھی لگتی ہے مچھلی
آف پھر کیوں نہیں اپنی ڈائٹ میں کرتی ہو ایڈ
وہ کیسے کھاؤں زرا آپ مجھے بتاو پھر فش لانی ہے اس کو فرائی نہیں کرنا ہے فرائی میں تیل نہیں لگے گا
الیو آئل میں فرائی
آپ کو پت ہے میری بلی نے آج کیا کیا اس کو رہ گیا اج اوپر دروازہ زہ بند پاپا کے کمرے میں ایک پلوں پہ سسو کیا ہے
ہائے ہائے ہائے اب بچاری کو جب دروازہ باندھ ہیں تو کیا کرے گے
مورنا ہے مجھے صبح جم ٹائم نہ رہ گیا ہے اس کو بندد ساتھ ہی کمرے سے جب میں صبح نکلتی ہوں اس کو کہیں جگہ نہیں ملی ہوا ہے میرے پا کے کام ر میں
ہوں
دوں گی پاپا بولے گا اس کو کیا ہے میں بولوں گی پاپا اس ڈانٹے گا بولے گا اس کو کیوں کیا در روزنا نہیں کرتا ہے ہمیں کہیں بی فوضہ بند
اب جب اپنے یہ مطلب بیچارے کو یہ کہاں کرتا اب جب دروازہ بھی بند کیا تھا
کرنا کیا میری گغلط ہے
ہاں
ہ
آپ کی ہی غلطی ہے آج آپ مانو آج آپ نے ہا بنایا ہے ہم نے پتا ہے کیا بنایا
کیا
ا ہم نے بناائے ہیں اور م بٹر آلو
م تو میرے پ مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے ٹماٹر
ہمیں ٹماٹر کی وہ چٹنی ہوتی نا وہ ٹماٹر والی چ م بھی ہے
اس کو مزہ ہوتا ہے یہ کیا کہتے ہیں اس کو کو میں کچھ بولنے والی تھی آپ کو دیر یہ نا مجھے پیاز ایک چاہیے تھا ضروری پیاز ایک چاہیے ہاں مجھے زور ٹھ رہا ہے یہ کاانتی بنانی ہے نا اس کو پیاز ہونا چاہیے نا
پتاہ نہیں ہاں ذکرا سے بھیی تھا اگر آتے میں انہیں کے ہاتھ بیچتی
ہاں وہ بھی ہے میں ان کو بولتی ہوں مجھے تو یہاں پہ پیاز لا کے
تو پتہ نہیں کہاں گئے
اب میں بھی دیکھتی باہر کوئی بچہ بھی نہیں ہے اوپر سے بیک میں پتا نہیں کیا ہو گیا ہے مجھے جیسے
اچھا بتا زگی واپس ہوویا تھا اندر کیا اس نے کام کیا ہے وہ گیا ہے چپک چپ کے لیا ہے پاپا کا فون اور نکلا ہے باہر کیا پاپا اٹھا وہ با میرا فون کہ ما فون کہ میں نے کیا نا م کو فون تو میرے فون کا بٹ رہا ہے پھر جب میں نے اس کو بولا تو وہ بلا ہے میں گیا تھا باہر مے دوست کو د کہانی ت گ
ہاں
ہاں اور کس کے فون سے کھیلے گا فری فائر اسی کے فون میں ہے نا خالی
ہاں کبھی کبھی وہ تھوڑی دیر دیتا ہے اس کو
یہاں پہ ایک بھی بچہ نہیں ہے اب میں ابو کو ہی قال دیکھوں گی وہ کیا بولے گا
ٹھی
ہوگا مت
وہ کہاں ہے پاپا
پتہ نہیں بازار مت ہوں گے جی خود مجھے نکلنا گندا لگتا ہے اس ٹائم
تھری سکس تھری کس کا نمبر ہے جس میں لاسٹ میں اتا ہے
ہاں اپ کیا بو
ہاں جی اپ کو پتہ ہے مجھے ابھی جانا ہے واک پہ وائی مصیبت ہے مجھے
لک ہے اپ کو
مجھے اتنا سا بھی موڈ نہیں ہے اللہ کی قسم وہ اتی ہے نا بلانے مجھےنا کہنا اتا ہی نہیں ہے پریشیانی
بس زیادہ ویٹ چڑھا ہے نا
اب جب گھر پہ ہی ہوتی ہے تو اس نے بھی پریشان کیا وہ ابھی شادی ہی نہیں کرتے پتہ نہیں وہ کیا ڈھونڈ رہے ہیں
وہ وہ اب جو رشتہ اتے ہیں وہ ب کیا کرے گی
کچھ تو ہو گئی ہے نا اس کی ایج کیا ہے وے
وہ بہت بڑی میری مما اور وہ ایک ساتھ نکلتے تھے گھومنے عید پہ خود سمجھو اپ
ا ہ
میں مانوں گی میری ماہ ہی پانچ سال بڑی ہے میں پانچ سال رکھوں گی اتنی ہے نہیں میں پانچ سال رکھوں گی اب خود دیکھو اس کی بیٹی پہنچی شا دی اور وہ ایسے ہی ہے وہ
نہیںی مگر انسان کو ہونا چاہیے نا ماں باپ آیں گے پہلے کال
اوکے چلو اللہ حافظ س